ہلو ہلو ہلو ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں
ہایا جام سو گئی
نہ نہ ابھی نہیں سواس
اس کو دیا پھر
ہاں ہاں
چلو ٹھیک ہے اور سناؤ تھست جائجی اچھ بند سن ا پت ہے آج کس پہ بات کر کرنے کا دل کر رہا تھا آپ کو
کچھ نہیں بس اسکول سے آتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ محنت کا اصل میں کیا ر ہوتا ہے ہر جگہ لوگ کہتے ہیں محنت کرو محنت کرو
بہت اچھا سوال ہے محنت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے جب جو انسان لگن اور ایمانداری سے محنت کرتا ہے اس سے ایک ا نہ ایک دن ضرور کامیابی ملتی ہے
لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ محنت کم کرتے ہیں اور پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں
دیکھو ہر انسان کی زندگی الگ ہوتی ہے ہمیں دوسروں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی
منہ کیسے
اگر آپ ترنت نتیجہ نہیں ملتا تب بھی تمہارے تمہاری اسکل بڑھتی ہے بہتر ہوتی ہے اور تم زیادہ مضبوط بنتی ہو
یہ بات تو صحی ہے جب م پہلی بار سائیکل چلانا سیک سیکھ رہی تھی تو بہت گرتی تھی
اور پھر کیا ہوا
پھر روز پریکٹس کی اور آج بنا ڈرے سائیکل چلا لیتی ہوں
بس وہی محنت کا اثر ہے اگر تم اس وقت ہمت ہار دیتی تو آج سائیکل نہیں چلا پاتی
سھر ب تختر د تس س ہاں اسکول میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو اسٹوڈینٹس روز پڑھتے ہیں ان کے مارکس اچھے آتے ہیں
بالکل محنت صرف پڑھا پڑھائی میں ہی نہیں ہر کام میں ضروری ہے
جیسے
جیسے کسان کھیتوں میں محنت کرتا ہے تب اناج اگتا ہے مزدور محنت کرتا ہے تب عمارت بنتی ہے ڈاکٹر ویر سے تالو بھاشا کا تب تو سب کچھ محنت سے ہی ہوتا ہے
مطلب ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے
جی ہاں دنیا کا کوئی بھی کامیابی انسان دیکھ لو اس کی کامیابی کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے
کبھی کبھی پڑھتے وقت تھکان محسوس ہوتی ہے اور دل کرتا ہے سب چھوڑ دو
تھکت آرا بالکل نارمل بات ہے ہ لیکن اس وقت اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے
مقصد یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟
آپ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس لیئے محنت کر رہا ہے تو مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں
آ آپ نے کبھی کسی کام کے لیے بہت محنت کی ہے
ہاں جب میں کالج میں تھی تو ایگزامز کے لیئے دن رات محنت کرتی تھی
پھر کیا ہوا؟
شروع میں بہت شروع میں مجھے بہت مشکل لگتا تھا کچھ سبجیکٹ سائن سمجھ ہی نہیں آتی تھے لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری
اور رزلٹ کیسا آیا تھا
الحمد للہ اچھی مارکس آئی مجھے بہت خوشی ہوئی
واہ تو محنت کا پل واہ ک ہی میھا ہوتا ہے
بالکل اس لیے کہا جاتا ہے محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے
لیکن کچھ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں
شارٹ کٹ اکثر تھوڑی دیر کے لئے فائدہ دیتے ہیں اصلی اور دیر تک چلنے والی کامیابی محنت سے ہی ملتی ہے
چو یہ بات مجھے یاد رہے گی
اور ایک بات محنت کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے
صبر کیوں
کیونکہ ہر محنت کا نتیجہ ترنت نہیں ملتا کبھی بھی کبھی کبھی وقت لگتا ہے
بالکل صحیح مثال دی تم نے ہلو
میں سن رہی ہوں بالکل ا اگر کوئی بار بار فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیا کریے
اگر کوئی بار بار فیل ہو جائے تو اسے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ کوشش کرنی
بالکل مطلب ہار مان لینا ٹھیک نہیں نہیں ہار اگر ہم ہار نہیں مان لیتے تو سب سے بڑی ہار وہی ہے
میں جب میتھس میں کم نمبر لائی تھی تو بہت اداس ہو گئی تھی
پھر تم نے کیا کیا
میں نے روز پریکٹس کرنا شروع کیا اور اگلے ٹیسٹ میں زیادہ مارکس آئے
دیکھا یہ محنت کا اثر ہے
اور سچ میں اس وقت مجھے لگا تھا کہ میں کبھی میتھس نہیں سیکھ پاؤں گی
ہاں انسان کی سوچ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر تم خود پر بھروسہ رکھو گی تو مشکل کام بھی آسان لگنے لگتے ہے
مطلب محنت اور سیلف کانفیڈینس دونوں ضروری ہے
بالکل ضروری ہے
کی گا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نصیب سب کچھ ہوتا ہے
نصیب اپنی جگہ لیکن محنت کے بنا نصیب بھی زیادہ مدد نہیں کرتا
یہ بات مجھے سمجھ آ گئی
سوچو اگر ایک اسٹوڈنٹ پورا سال کچھ نہ پڑھے اور صرف نصیب کے بھروںس ایگزام دینے جا چلے چلا جائے تو کیا ہوگا
وہ تو شاید فیل ہی ہوگا
اس لیے محنت ضروری ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے محنت کرنے سے صرف پیسہ ملتا ہے یا اور بھی کچھ
بہت س کچھ ملتا ہے ایل ملتا ہے تجربہ ملتا ہے عزت ملتی ہے اور خود پر بھروسہ بڑھتا ہے
یہ سب چیزیں بھی بہت
ہ
م چ م چ
کبھی کبھی پیسہ نہ بھی ملے تو محنت انسان کو بہتر بنا دیتی ہے
میں آج سے ہر کام دل لگا کر کر لوں گی
بہت اچھی بات ہے
اور جب تھک جاؤں گی تو اپنا مقصد یاد رکھوں گی
شابش اور یاد رکھو چھوٹی چھوٹی محنت مل کر بڑی کامیابی بناتی ہے
ہاں بالکل صحی بات ہے میں آج سے ہر کم اور جب تھک جاؤں گی تو اپنا مقصد یاد کروں گی
شاہابش اور یاد رکھو چھوٹی اس کی محنت
جیسے روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا
ہاں روز کی چھوٹی محنت ایک دن بڑا نتیجہ دیتی ہے
آج کی بات چیت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خوشی ہوئی کہ تم نے اتنا سوچ اچھا ٹاپک
اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ محنت کا اثر صرف کامیابی تک نہیں ہوتا بلکہ انسان کی سوچ اور شخصیت پر بھی ہوتا ہے
بالکل صیح
اچھا چلو شکریہ
اچھا ایک بات بتاؤ میں آپ کی جگہ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اتنا میں نے آپ کو کہا ہی محنت کے بارے میں کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں
ہاں پوچھو
کیا محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں
یہ ضروری نہیں ہے کہ محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہو جائے لیکن ان کو اپنی جگہ وہ گلٹ بھی نہیں رہتا کہ تاکہ ہم نے محنت کی ہوتی آج ایسا ہوتا وہ محنت کر کر کے ہی سیکھ لیتے ہیں
بالکل صحی بات ہے مطلب اگر نتیجہ میری امید کے مطابق نہ آئے تب بھی میری محنت بیکار نہیں جائے گی
ہاں بالکل بالکل
ٹھیک
اور آپ کا یہ بانجس ہو گیا
ہاں وہ سو گیا اللہ کےے وہسو گیا چلو پھر ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ